ہیلو وعلیکم السلام
اور فرمائیے کیا کر رہی تھی آپ
بس کچھ نہیں بیٹھے تھے ہم سوچ رہے تھے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ان کی کافی زیادہ مطلب ٹائم برباد کرتے ہم ایسے وقت پہ کام نہیں کرتے ہیں
بالکل وقت پر کام کرنے سے نا کبھی بھی سمج سمسیاۓ نہیں آتی ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی اتنی اچھی نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی کہ اگر وقت پہ کام کریں گے تو وقت پہ کامیاب ہوں گے
کا قدر کریں گے تو سمے بھی ہمارے قدر کریں گے جو چیز سمے پ کام نہیں کر پاتی تو آگے جا کے بوشیہ میں جا کے بڑی پریشانیاں ہوتی ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے
اور ہم نے تو دیکھ دکھا بھی ہے بہت لوگ ٹائم مینجمنٹ کا الگ الگ کورس وغیرہ ہوتا ہے ایک انسان ہوتا ہے جس نے اسپیسیفک ٹائم م مینجمنٹ کا کورس کرتے ہیں تو باقی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے وہاں پہ وہ لوگ کام بھی کرتے تھے تو سارا کام کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے کون سی جس کام پر ہو تو سارا دھیان وہی رکھتا ہے
جی بالکل صحیح کہ ہم نے ہمیں بھی کافی دھیان رکھنا چاہیے اس چیز کا
بالکل آج کے یوا میں نا دیکھا دیکھی زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے فالتو ٹائم کو ایسے ہی برباد کر دیتے ہیں ایک ہی جگہ بیٹھ بیٹھ کے فون چلاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹائم کا زیادہ اپیوگ نہیں ہوتا ہے
جی بالکل تو صحی کہا آپ نے کافی زیادہ وقت وہ فون چلانے میں ہی برباد کر دیتے ہیں
بالکل اور پھر جس ٹائم پہ ان کو جو کام کرنی چاہیے تھا اس ٹائم پہ وہ فون چلاتے رہتے جن کی وجہ سے ان کا کام ادھورا رہ جاتا ہے اور آگے جا کے پھر دقت ان کو ہی ہوتی ہے پھر آگے جا کے خود اپنے آپ کو دوسروں کو دوش د تو رہتے
جی بالکل جی بالکل صحی کہا آپ نے اس لیے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے فون اتنا ہی یوز میں لینا چاہیے جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں
بالکل ٹائم مینجمنٹ کا نا الگ ہی ہمارے ہمارے زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے ٹائم مینجمنٹ جس نے سمے کی قدر کی سمے اس کا قدر کرے گا اور آگے بوشیہ میں سفلتا ہے اور ہمیں سب اچھے سے ملے گی
جی بالکل صحیح کہ آپ نے ٹائم پہ وقت پہ کام کریں گے تو کامیابی ہمیں ہی ملے گی ہمارے گور سے جل پورے ہوں گے
بالکل پر آج کل لوگوں کو ٹائم کی بالکل بھی قدر نہیں ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ہمیں پہلے وہ کام پہلے کرنا چاہیے نا جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ پہلے کر لیں گے تو کتنا وقت بچے گا
بالکل اور ایسا بھی تو نہیں ہے کہ ان کو الگ سے سمئے نہیں ملتا ہے فون چلانے کے لیے جس ٹائم پ جو چیزیں زیاد ضرورت ہے انہیں وہی کرنا چاہیے ہمارے بھائی جان بھی یہی سب سب ٹائم پاس ہی کرتے رہتے ہیں ٹائم کی بالکل بھی قدر نہیں کرتا پھر بعد میں خود ہی اپنے آپ کو یا دوسروں کو دوش دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں سمے ہی نہیں ملتا ہے اور جس سمے پ جو کام کرنا چاہیے وہ سمے پہ وہ کام کرتے ہی نہیں ہے
ہم جی بالکل ان کو آپ بولیے گا کہ وہ وقت پہ کام کرے پھر وہ ہم سے شکایت نہ کرے کیونکہ وقت تو وہی برباد کر رہے ہم تھوڑی ان کا وقت خراب کر رہے ہیں
بالکل اس ٹائم پہ ان کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے بعد میں خود ہی دوش کرتے رہتے چڑچڑے رہتے
جی بالکل ٹائم مینجمنٹ کتنی کتنا اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں یہ سمجھتے نہیں ہے کچھ لوگ تو
بالکل دن بھر فون چلانے میں ان کا پورا سمے ورتھ چلا جاتا
فون چلتی رہتے ادھر ادھر گپے مارتی رہتے ہیں فالتو باتیں کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں کہ اپنا کام کر کے پھر مطلب جب ٹائم بچے تب جا کے اچھے سے بات کر لو فون چلا لو لیکن وہ ایسا تو کرتے نہیں ہے پہلے فالتو چیزیں پہلے کرتے ہیں اور کام والی چیزیں بعد میں پھر بولتے ہیں وقت ہی نہیں ملا کام کرنے کا یہ ہوا نہیں یہ وہ ہوا نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے
تو صحی فرما رہی ہے آپ سمجھ میں بھی تو نہیں آتا جس ٹائم پہ ان کو جب سمجھانا چاہیے اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آتا پھر مد میں جب سمجھ چلا جاتا ہے نا تب ان کو سمجھ میں آتا ہے
پھر پچھتاتے اتنا کہ بولتے کاش یار یہ کام پہلے کر لیتے ہمارا وقت اتنا بچ جاتا کام بھی ہو جاتا اور ہمارے یہ ٹینشن فری بھی رہتے
بالکل اور آج کل کے جو بچے ہیں وہ پڑھائی کے ٹائم پ پڑھائی نہیں کرتے ہیں اور فون میں چلے رہتے فون وغیرہ چلاتے رہتے ہیں جب ان کے پیپر وغیرہ آتے ہیں تب وہ سوچتے کاش میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا
جی بالکل اب یہ بات تو ان کو کون سمجھائے کہ آپ ہم تھوڑی آپ کو بولیں گے وہ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو پڑھنا ہے تو ٹائم پہ وقت پہ پڑھو گے تبھی تو یاد ہوگا ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں سب کچھ یاد ہوگیا اور آپ ایگزام د کے آ جاؤ گی
بالکل روبوٹ تو ہے نہیں ہم اس لیے اگزام کے ٹائم پر رہتے جو بچے ہیں ان کو اپنے الگ الگ سبجیکٹ کے حساب سے الگ الگ ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہی کہ ہمیں اس ٹائم پر یہ والا سبجیکٹ پڑھنا ہے اس ٹائم کو بولط سبجیکٹ پڑھنا زیادہ بھاری نہیں ہوتا ہے اور جو دفتر جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی الگ ہی سمے کر لینا چاہیے کس ٹائم پہ ہم کو اٹھنا ہے کس ٹائم پہ ہم کو باقی کیسس چیزوں کا کام کرنا اور کس ٹائم پہ جب ہم فری رہے تب ہم اپنی مرضی کا کام کریں جب
بالکل صحیح کہا آپ نے یہ چیز سیکھنی اور بہت ضروری ہے ہمیں بھی اور ہمارے جو بچے ہیں اور جو گھر میں رہتے ہیں ان سب کو اپنے دوستوں کو سب کو سمجھنی بہت ضروری ہے
بالکل ٹائم مینجمنٹ منٹ اپنے آپ میں یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے
جی
سمے کی جس قدر کر لی اس کا بوشیہ تو اجول ہوتا ہی ہوتا ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی جو قدر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے
بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ہر کام سمے سے پہلے بھی ہو جاتا سمے سمے پر روکتا رہے
جی اور وہ کافی اچھا اچھا دے ان کا مطلب کہ وہ وقت پہ کام کرتے ہیں تو وہ ٹینشن فری بھی رہ ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا یہ کام باقی رہ گیا وہ کام کرنا بھی باقی ہے ایسا نہیں سوچنا پڑتا ہے
بالکل ان کا سمے پ کام ہو جاتا ہے اور زیادہ چڑچڑے بھی نہیں رہتے ہیں اور جن کا کام ادھورا رہ جاتا ہے وہی زیادہ چڑچڑے رہتے ہیں اور بعد میں دوسروں کے ب الزام لگاتے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کام ادھورا رہ گیا
جی بالکل صحی کہا آپ نے
ہمیں اپنا کام ہمیں خود ہی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ ہمیں آگے جا کے میں جا کے ہمیں تکلیف نہ ہو
جی صحیح کہا آپ نے وقت کی پابندی اور ٹائم مینجمنٹ انسان کی زندگی میں کافی اہمیت رکھتا ہے اگر ہم اس کا خیال رکھے نا اگر تھوڑا سا تھوڑا دھیان دے لے ٹائم مینجمنٹ پہ تو کافی زیادہ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے
چھوٹے بچے جو رہتے ہیں ان کا تو آفس کا کام تو ہوتا نہیں ہے ان کا وہی رہتا ہے ان کا اچھے سے پڑھائی لکھائی چلتے رہے تو وہ بھی اپنے اچھی طریقے سے مینج کر لے تو ان کا ہر کام اچھا اچھا رہے وہ بھی پڑھائی میں اچھے رہیں گے اور بہت سارے بچے رہتے ہیں اسکول سے آتے ہی ا فون وغیرہ چلانے لگ جاتے ہوتے آگے جا کے بڑی تکلیف دیتی ہے
جی بالکل اور کچھ لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں وہ دیکھو اپنا کام کنا وقت پہ کرتے ہیں کتنے ڈسپلن ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں کافی اچھا بھی لگتا ہے ان کو دیکھے کہ وہ کتنا اپنی لائف میں کتنا پروگریس کر رہے ہیں
بالکل کوئی بچہ پہلے سے ہی زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے جو اپنے کام جو ہوتا ہے نا سمے سمے پہ ختم کر دیتے ہیں سمے پر کھانا کھانا اور کھیلنا کودنا بھی اتنا ہی ضروری رہتا ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ دن بھر کرتے رہے کچھ سمے نکال کے کھیل کود میں بھی رہنا چاہیے پر ایسا نہیں کہ دن بھر فون میں ہی لگے رہے
پہ سارے کام ہو جائے تو اچھا ہے
بالکل اسی لیے کہتے ہیں کہ سمے کی قدر کرنی چاہیے آج کل تو سمے ٹائم مینجمنٹ کا ہے نا یوٹیوب وغیرہ مے بھی کافی سارے ویڈیو آ جاتے ہیں بہت اچھی اچھی بات بھی سکھاتے ہیں تو سیکھنے والے لوگ رہتے تو فون وغیرہ میں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ ہمیں اپنے سمے کو کیسے کر کے کون سا کام پہلے کرنا چاہیے کون سا کام بعد میں کرنا چاہیے تکلیف نہ ہو آگے جا کے
جی بالکل لیکن یہ سب نہ کر کے لوگ فون کو الگ طریقے سے بیکار یوز ضرور کرتے ہیں مطلب کچھ غلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو گیم کھیل لیا گیم کھیلتے رہتے ہے ریلس
تو اچھا مہگا بھی ہو سکتا ہے سب ہیں بالکل کئی بچے فون وغیرہ تو اچھی چیزیں بھی دیکھتے رہتے ہیں
جی بالکل وہ ک کتنا کتنا اچھا فون سے ہم کت اپنی پڑھائی کا پڑھائی میں بھی یوز میں لے سکتے ہیں کتنا آسان ہو جاتا ہے مطلب فون میں کتنا آسان کوشچن اگر ہم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہم کو فون میں بھی دیکھ
کافی اا آسانی طریقے سے سمجھا دیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ جو بچے فون میں زیادہ استعمال کرتے ہیں جو ریل وغیرہ دیکھتے رہتا ہیں ان کا تو سمے برباد ہوتا ہے یا کئی بچے جو رہتے ہیں کہ فون کے ٹائم پر ہے نا کوئی اچھی چیزیں سیکھتے رہتے کئی کئی بچوں کو نا کئی کئی طرح کے بھاشائیں بھی سیکھ لیتے فون وغیرہ سے
جی بالکل ہم بھی دھیان ہم بھی دھیان رکھیں گے اور آپ بھی دھیان رکھ كیے گا ٹائم مینجمنٹ کا ہم بھی کوشش کریں گے اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کو بہتر طریقے سے کرنے ک اور شکریہ آپ سے بات کے اچھا لگا
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بالکل اچھا اچھا لگا آپ بھی ٹائم مینجمنٹ سے
جی بالکل لالاف ہی
فیز